ہلو
کیا حال ہیں ٹھیک ہو
شکر اللہ کااں
کیا کر رہے ہوں آپ کی گائے بھی ہوئی تھی
غائب نہیں ہوئی تھی میں بہن کو بول رہی تھی آپ نے لگایا پھر پس کپڑوں کو پریس کرتے لیکن وہ کرتی نہیں ہے پتا ہے میں نے کتنے کپڑے دھو کے رکھے ہیں اس کو پتا نہیں بولتے نا وہ کسی کو دپ کام
ہاں
ہو گیا ہے
ہائے ہائے پاگل ہو گئی ہے بچ سسرال میں کرے گی کل
نہیں وہاں تو کرے گی مجھے ابھی فی الحال آپ نے گھر کے ٹینشن ہے میں سو رہی ہوں وہاں کت گان بچ
اور کیا میں آپ کو پاس سوئی ب رہی تھی ن آپ کو میڑ رکھنی ہے
آپ کو پتا ہے کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ فیملی اتنی امپورٹنٹ کیوں ہوتی ہیں
ہاں مطلب ہم دوست بناتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں اپنی لائف بنا لیتے ہیں دوست بناتے ہیں پھر بھی فیملی کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا اور نہ نہ ہی لے سکتا ہے کوئی
ہے نا شاید اسی لیے کیونکہ فیملی ہماری زندگی کی پہلی کتاب ہوتی ہے
ہاں بالکل ہم بولنا چلنا پیار کرنا وشواس کرنا سب سے پہلے انیں سے سیکھتے ہیں دنیا بعد میں آتی ہے ہے نا
اور کیا لیکن ہر فیملی پرفیکٹ تو نہیں ہوتی نا کبھی مس انڈرسٹینڈنگس ہوتی ہیں آرگومینٹس ہوتے ہیں کبھی لوگ ایک دوسرے کو ہرٹ بھی کر دیتے ہیں
بالکل صحیح کہا آپ نے فیملی پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے لیکن امپورٹینس پرفیکشن سے نہیں آتی امپورٹینٹ اس کنیکشن میں سے آتی ہے جو سالوں میں بنتا ہے ایک دوست ہم تمہاری لائف کی کچھ حصہ جانتے ہیں لیکن فیملی تو تہیں پوری کہانی جانتی ہے
یہ بات سچ ہے میری امی کو دیکھ لو میں کچھ بولوں یا نہ بولوں انہیں پتا چل جاتا ہے اگر میں پریشان ہوتی ہوں نا
بالکل صحیح اور وہی تو فیملی کی خاصیت ہے کبھی کبھی وہ ہماری باتوں سے زیادہ ہماری خاموشی سمجھ لیتے ہیں
جی بالکل لیکن مجھے لگتا ہے کہ لوگ اکثر فیملی کی ویلو تب سمجھتے ہیں جب وہ ان سے دور چلے جاتے ہیں
یہ بات بالکل صحیح ہے جب تک کوئی چیز ہمارے پاس ہوتی ہے نا تب تک ہمیں اس کی قیمت پتا نہیں چلتی جب وہ ہم سے دور جاتی ہے تب ہمیں اس کی قیمت پت چل جاتی ہے
بالکل صحیح کہا تمنے
گھر میں روز امی کی آواز سنتے ہوئے ابو کو آب پوچھنا سب ٹھیک ہے سنتے ہو تو وہ نارمل لگتا ہے لیکن جب وہ چیزیں نہیں ہوتی تب احساس ہوتا ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں کتنی محبت تھی
مجھے یاد ہے جب میں کچھ ہفتوں کے لئے دوسرے شہر گئی تھی میں آزاد تھی جو چہی کر سکتی تھی لیکن رات کو گھر کی یاد آتی تھی صرف جگہ کی نہیں لوگوں کی بھی
بالکل سے کیونکہ گھر دیواروں سے نہیں بنتا گھر ان لوگوں سے بنتا ہے جو تمہاری فکر کرتے ہیں
کیا تمہیں لگتا ہے فیملی ہمیشہ سپورٹ کرتی ہے
ہر بار نہیں کبھی فیملی بھی غلط سمجھ سکتی ہے کبھی ایکسپیکٹیشن کا پریشر بھی ہوتا ہے لیکن اگر فاؤنڈیشن محبت اور رسپیکٹ کی ہو تو وقت کے ساتھ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہے
مجھے لگتا ہے آج کل لوگ انڈیپینڈینس کو اتنا امپورٹینس دیتے ہیں نا کہ کبھی کبھی فیملی سے ڈسٹینس کو اچیومنٹ سمجھنے لگتے ہیں
ہاں اور کیا انڈیپینڈینس ضروری ہے لیکن آئسولیشن میں اسٹرانگ ہونا اور سب کچھ اکیلے کرنا دو الگ باتیں ہیں انسان نیچرل ریلیشن شپس میں جیتا ہے
تو تمہارے لیے فیملی کا مطلب کیا ہے؟
میرے لیے فیملی ایک سیفٹی نیٹ ہے جب دنیا تمہیں جج کرے فیل کرو یا کنفیوز ہو جاؤ تو ا ک تو ایسے ہیں جو تمہیں صرف تمہاری اچیومنٹ سے نہیں تمہاری اصلی پہچان سے دیکھیں گے
بالکل صحی بات ہے یہ بہت خوبصورت ڈیفینیشن ہے
اور آپ کے لیے
میرے لیے فیملی روٹس جیسی ہے جیسے جڑ ہوتی ہے نا پیڑوں کے ایک پیڑ جتنا بھی بھی اونچا ہو جائے اس کی طاقت اس کی جڑوں میں جڑوں سے آتی ہے فیملی میری جڑیں ہے
بالکل صحیح کہا اور جڑوں کی سب سے خاص بات یہ ہے پتا ہے کیا ہے
کیا
وہ نظر نہیں آتا لیکن پورے پیڑ کو سنبھال د بالکل فیملی کی طرح
بالکل کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہم فیملی کو فار گنٹڈ لے لیتے ہیں ہم اجنبی کے ساتھ پلائٹ ہوتے ہیں لیکن گھر والوں سے اریٹیٹ ہو جاتے ہیں
آپ کی بات صحیح ہے دیکھو اگر ہم مطلب گھر پہ بھائی بہن ہوتے ہیں ہم کتنی لڑائی کرتے ہیں ہر گھر میں ہے پھر اگر مطلب اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہمارے بھائی یا بہن کو کچھ مطلب تھوڑی سی بھی پریشانی ہو یا کچھ اور ہم ان کو کہ ان سے پہلے نہیں رو بیٹھتے ہیں
ارے ہاں اور کیا بولتی ہو
ہے نا وہی میں بول رہی ہوں کیونکہ ہم ای کر لیتے ہیں کہ وہ اور کیا انسان مطلب اگر سامنے ہم بھائی بہن ہیں ہمیں اتنا جھگڑا ہوتا ہے بھائی میں مجھ میں لیکن اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر میرے بھائی تو تھوڑا سا بھی کچھ ہوگا نا میں اس سے پہلے مر جاؤں گی
ہاں صحیح بات ہے کیا بولتی ہووں تو
ہاں لیکن وقت کس لیے کسی کے لیے نہیں رکتا اس لیے اپریسیشن ایکسپریس کرنا بہت ضروری ہے
تم اپنی فیملی کو سب سے زیادہ اپریشیٹ کرتی ہو
جب میں کسی مشکل فیز میں گزرتی ہوں اس وقت سمجھ آتا ہے کہ کچھ لوگ بنا کسی کنڈیشن کے تمہارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں
مجھے لگتا ہے فیملی صرف خنی ریلیشن تک لمیٹیڈ نہیں ہوتی کبھی کبھی کچھ لوگ فیملی جیسے رول نبھانے لگتے ہیں
بالکل فیملی ایک رشتہ بھی ہے اور ایک احساس بھی کچھ لوگ جنم سے فیملی ہوتے ہیں کچھ لوگ زندگی کے سفر میں فیملی بن جاتے ہیں
اگر تم ایک سینٹینس میں فیملی کی امپورٹینس بتانا چاہو تو کیا کہو گی
دیکھو میں کہوں گی فیملی وہ جگہ ہے جہاں تم تمہیں بار بار اپنی پہچان ثابت نہیں کرنی پڑتی ہے
اور میں کہوں گی فیملی وہ لوگ ہے جو تمہارے برے دنوں میں بھی تمہارے اندر کی اچھائی دیکھ لیتے تے ہیں
شاید اس لیے فیملی اتنی ضروری ہے دنیا تمہاری سکسیس کو یاد رکھتی ہے لیکن فیملی تمہاری کہانی کو ان کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ اس کی کہانی کے پیچھے مطلب کتنا اسٹرگل ہے اس نے کیا کیا
بالکل صحی کہا آپ نے اور جب زگی زندگی کے آخر میں انسان پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو اسے یاد اچیومنٹس کم اور اپنے لوگ زیادہ آتے
ہاں بالکل صحی پیسے اسٹیٹس اچنٹ ضروری ہے لیکن ان سب کا مزہب تب ہے جب انہیں شیئر کرنے کے لیے اپنے لوگ ہو کیونکہ اپنے لوگوں کے بغیر کچھ بھی پاسبل نہیں ہے اگر آپ کے گھر میں ف ایگزامپل فنکشن ہو یا کچھ کچھ بھی ہو یا دکھ ہو خوشی ہو جب تک اپنے نہیں ہوں گے نا تب تک وہ فیلنگ ہی نہیں نہیں آتی ہے نا
ہاں بالکل صحیح آپ نے کہاں آتی ہے جب تک آس پاس نہیں ہو وہ عجیب سا لگتا ہے آج کی بات چیت بعد مجھے لگ رہا ہے کہ فیملی امپورٹنس صرف اموشنل نہیں اسپریچوئل بھی ہے وہ ہمیں بلانگ کرنے کے کا احساس دیتی ہے
ہاں بالکل اور بلگگ کی فیلنگ انسان کے سب سے ضرور ت میں سے ایک ہے
تو فائنل کنکلوژن
دیکھو خر فیملی پرفیکٹ نہیں ہوتی لیکن اکثر وہی رشتے ہوتے ہوتا ہے جو سب سے گہرا سب سے پرانا سب سے میننگ فل ہوتا ہے کیونکہ فیملی کے برابر کوئی بھی نہیں ہے جو فیملی مطلب جو ہمارے لیے فیملی کر سکتی ہے وہ شاید ہی کوئی اور کر سکے گا جودر جو مطلب خوشی جب ہم دکھ میں ہو جو درد ہمیں ہماری فیملی کو ہوگا وہ اور کسی کو نہیں ہوگا یا جو خوش ہو جو خوشی ہمارے گھر والوں کو ہوگی وہ کسی اور کو نہیں ہوگی شاید ہماری خوشی سے ا مطلب کوئی اور اس کو مطلب کیا ہنسد آئے گا لیکن ہماری فیملی ہی وہ ہے
ہاں جن کو کچھ نہیں ہوتا جو خوشی ہوتے ہیں مطلب بھائی بہن کامیاب ہو جاتے ہیں وہ خوشی ہوتی
ہاں بالکل ب صحی بات ہے
اور شاید اسی لیے چاہے ہم کتنی بھی دور چلے جائیں دل کا ایک حصہ ہمیشہ فیملی کے پاس ہی رہتا ہے
بالکل بالکل صحی کہا آپ نے کیونکہ کچھ رشتے صرف زندگی کا حصہ نہیں ہوتے وہ زندگی کی بنیاد ہوتے ہیں
ہاں بالکل صحی کہا آپ نے سچ ہی میں وہ زندگی کی بنیاد ہی ہے آپ کو نہیں لگتا
اور کیا ہم ہماری مطلب ہماراری روٹ ہی ہماری فیملی ہی ہے اگر ہم آج مطلب بول رہے ہیں چل رہے ہیں کھا رہے پی رہے سب کچھ اپنی فیملی کی وجہ سے ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں بڑا کیا پالا پوسا ہمارے برے وقت میں ہمارے ساتھ رہے ہمارے اچھے وقت میں ہمارے ساتھ رہے اگر یہ نہیں ہوتے تو ہم شاید خو کو کبھی پ ہم کو کبھی پہچانے س ہاں
اگر یہ نہیں ہوتا تو ہم بھی کیا کر سکتے مطلب انسان اکیلے کیا کر سکتا ہے
کچھ بھی نہیں ان سے ہی سب کچھ ہوتا ہے ہ اور کھانا وانا کھایا آپ نے
نہیں کھانا ابھی نہیں کھایا میں نے بولا تھا بہن کو مجھے اوپر سے یہ آم ایک د تو میں وہی کھاؤں گی
جی
مجھے لگتا ہے وہ شاید پیڑ اگا رہی ہے پھر لاائی گے
ا وہ ڈھونڈ رہی ہوں گی آم کس کونے میں شاید اس کو دکھ نہیں رہا ہے اس کو بھی نیند ہے
ارے نہیں وہ کسی کونے میں نہیں تھی وہ اوپر اسٹور میں تھی خور کو جب کھانی ہوتی ہے تب تو کھاتے ہیں میں نے کہا نا پرسوں میں نے پاپا کو بولا ہمیں کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے آپ لاؤ
ہاں
تو اس نے اتنا کچھ لا کسم سے اگر میں نے اپنے ہاتھ سے نا مطلب کچھ بھی لایا ہے نیچے کھانے کے لیے یا کچھ بھی کچھ بھی نہیں
یہ ہو پ چلو کھاؤو عام بعد میں کرتے ہیں بات
نہیں اب کہاں اس نے لائی چلو بیٹھو آپ
اوکے اوکے
اوکےو
ہ